وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہے
الحمد اللہ آپ ٹھیک ہے
بالکل گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی الحمد اللہ سے سب ٹھیک ہے
ہ
آپ بتائیے آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے ایک سیکنڈ نانہ مما کوکال ا رہا ہے
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
ہاں جی بتائیے آپ کو پتا ہے میں روز سوچ ہوں کہ آخر لوگ کہ لوگ کہتے کیوں ہے کہ پیڑ پودے لگانا بہت ضروری ہے کیا واقعی اس سے ہماری زندگی میں کوئی بڑا فرق پڑتا ہے یا یہ بس ایک اچھی عادت سمجھ کر ہی چی کی جاتی ہے
پیڑ پودے لگانا صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ یہ ہماری زندگی ہماری صحت اور آنے والی نسلوں کی مستقبل سے جڑا ہوا ایک بہت اہم عمل ہے کیونکہ درخت ہمیں آک ماحول کو اس کا بل بناتے ہیں کہ ہم سب کیا ہم سکون سے سانس لے سکیں
بالکل جب میں سڑکوں پر زیادہ گاڑیاں اور دھوا دیکھتی ہوں تو مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے تو کیا واقعی پیڑ پودے اس آلودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں
بالکل پیڑ پودے فطرت کے وہ خاموش محافظ ہوتے ہیں جو نہ صرف دھویں اور زہریلی گیسوں کو جذب کرتے ہیں بلکہ ہوا میں موجود گ موجودہ گرد و غبار کو بھی کم کرتے ہیں جس سے ہمیں صاف اور تازہ ہوا ملتی ہے اور سانس کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اچھا یہ جب میں اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ درخت زمین کو بھی فائدہ پہ پہنچاتے ہیں مگر مجھے یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی زمین کو درخت تو ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے
درختوں کی جڑیں زمین کو مضبوطی سے تھا مے رکھتی ہے جس سے مٹی کا کٹاؤ نہیں ہوتا بارش کے پانی کو زمین میں جذب ہوتے ہونے میں مدد ملتی ہے اور زیر آ زمین پانی کی سطح بھی بہتر رہتی ہے جو کھیتی باڑی کے لیے بہت ضروری ہے
آج کل گرمی بہت بڑھ گئی ہے کیا پیڑ پودے اس گرمی کو کم کرنے میں بھی کوئی کردار ادا کرتے ہیں
درخت سایہ فراہم کرتی ہیں ہاں درخت سایہ فراہم کرتے ہیں ماحول کو ٹھنڈا رکھتے ہیں اور شہروں میں بڑھتی ہوئی گرمی کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اس لیے جن علاقوں میں زیادہ درخت ہوتے ہیں وہاں موسم نسبتن خوشگوار اور محسو خوشگوار محسوس ہوتا ہے
مجھے باغ میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا تا ہے دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے کیا یہ بھی پیڑ پودوں کی وجہ سے
بالکل ا پیڑ پودے انسان کے ذہن پر مثبت اثرات ڈال س ڈال دیتے ہیں بری ہریالی آنکھوں کو راحت دیتی ہیں ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور انسان کو فطرت کے قریب رہ کر اندرونی سکون محسوس ہوتا ہے
اگر ہم بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی پیڑ پودے لگانے کی عادت ڈالیں تو کیا اس کا کوئی خاص فائدہ ہوگا
جی ہاں جب بچے خود پودا لگاتے ہیں اور اسے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو بھی تو ان میں ذمہ داری صبر اور فطرت سے محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑے ہو کر ماحول کی حفاظت کی اہمیت کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں
مجھے اب لگتا ہے کہ پیڑ پودے لگانا صرف آج کے لے نہیں بلکہ کل کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل لی بھی سے صاف اور صاف ہوا اور اچھا ماحول پا سکیے
آپ بالکل درست سمجھتی ہیں پیڑ پودے لگانا در اصل ایک صد کا جاریہ جیسا عمل ہے جو ہمیں بھی فائدہ دیتا ہے اور آنے والوں کے لیے بھی زمین کو بہتر بناتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے ممکن ہمیں جہاں ممکن ہو وہاں پودے لگانے اور ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے
میں نے آج یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ہر سال کم از کم ایک پودا ضرور لگاؤں گی اور اس کی پوری ذمہ داری بھی نبھالوں گی
مجھے آپ کا یہ اں عظیم عظم بہت پسند آیا اگر ہر انسان یہ چھوٹا سا قدم اٹھا لے تو ہمارا ماحول دوبارہ سر سب صحت مند اور خوشحال بن سکتا ہے
بالکل جب میں یہ سب سنتی ہوں تو دل میں ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ کیا پیڑ پودے صرف انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے یا جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی ان کی کوئی خاص اہمیت ہوتی ہے
پیڑ پودے صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے نیامت ہوتی ہے کیونکہ پرندے ان پر گھونسلے بناتے ہیں جانوروں کو سایہ اور خوراک ملتی ہے اور یوں قدرت کا توازن قائم رہتا ہے جو اگر بگڑ جائے تو سب کو نقصان پہنچتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی علاقے میں درخت کم ہو جاتے ہیں تو وہاں خاموشی اور ویرانی س چھا جاتی ہے کیا یہ واقعی د رکتوں کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے
بالکل جب دارخت کٹ جاتے ہیں تو نہ صرف پرندے وہاں سے چلے جاتے ہیں بلکہ وہ قدرتی خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے جو دل کو خوش اور آنکھوں کو راہ دیتی ہ اس لیے درختوں کا ہونا زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ ا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ایک پودا لگانے سے کیا فرق پڑے گا اتنے بڑے مسائل ایک پودے سے کیسے حل
ہوں گے تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدم سے ہی شروع ہوتی ہے ایک پودا آج اگر سے چھوٹا لگتا ہے مگر کل وہ ایک بڑا درخت بن کر بن کر نہ جانے کتنے انسانوں جانوروں اور پرندوں کے لیے فائدے کا سبب بن جاتا ہے اس لیے کسی بھی نیک
اگر حکومتیں اور بڑے ادارے درخت لگائیں تو ٹھیک ہے مگر کہ عام انسان کی بھی کوئ ذمہ داری بنتی ہے
جی ہاں اصل ذمہ داری تو عام انسان کی ہی ہوتی ہے کیونکہ ہم روزمرہ زندگی میں ماحول سے براہ راست فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں گلیوں اور خالی جگہوں پر پودے لگا کر قدرت کے
ہیلو
ہلو
ہاں جی بولیے آپ کی آواز ہی اچانک ختم ہو گئی
ہ ہاں اچھا بولیے
مجھے اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ پیڑ پودے لگانا صرف ماحول کی خدمت نہیں بلک کہ انسان کی اپنی بھلائی کے لیے بھی ضروری ہے
بالکل جب انسان فطرت کا خیال رکھتا ہے تو فطرت بھی اس کا خیال رکھتی ہیں اس لیے آ پیڑ پودے لگانا ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں صحت سکون اور ایک بہتر مستقبل کی امید دیتا ہے
میں چاہتی ہوں کہ میں یہ باتیں اپنی سہول سہیلیوں کو بھی بتاؤں تاکہ وہ بھی پودے لگانے کی طرف راغب ہو
یہ بہت اچھی سوچ ہے جب ایک انسان دوسرے کو اچھے کام کی ترتییب دیتا ہے تو وہ نیکی پھیلتی جاتی ہے اور یوں آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول دونوں بہتر ہونے لگتے ہیں
آج کی یہ بات چیت میرے لیے بہت سبق آموز رہی ہے میں پیڑ پودوں کو صرف پودے نہیں بلکہ زندگی کا سہارا سمجھوں گی آپ سے
مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس بات کو مکم اور اس بات کو دل سے سمجھا اگر ہم سب پیٹ کی قدر کرنا سیکھ لے تو یقینا زمین ایک بار پھر سرسبز اور خوبصورت بن سکتی ہے
بالکل جتنا زیادہ میں پیڑ پودوں کے بارے میں سنتی ہوں اتنا ہی مجھے یہ احساس سوتا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی مصروف زندگی میں فطرت کو کتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے ہم عمارتیں تو بناتے جا رہے ہیں مگر درختوں کے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی ہے کیا یہی وجہ ہے کہ آج انسان بے چینی اور گٹن محسوس کرتا ہے
بالکل جب انسان قدرت سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی روح اس کی روح بھی بے چین ہو جاتی ہے کیونکہ فطرت انسان کے دل کو سکون دینے کے لیے بنی ہے پیڑ پودے ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ زندگی صرف شور رفتار اور مقابلے کا نام نہیں بلکہ خاموشی ٹھہرا اور توازن بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے
میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ اکثر شہروں کے لوگوں سے زیادہ م مطمئن نظر آتے ہیں کیا اس کی ایک وجہ وہاں کی ہریالی اور درخت بھی ہو سکتے ہیں
جی ہاں گاؤں کی زندگی میں پیڑ پودوں کی قربت انسانوں کو قدرت قدرتی انداز میں جینے کا موقع دیتی ہے وہاں صبح پرندوں کی آواز سے ہوتی ہے تازہ ہوا نصیب ہوتی ہے اور یہی چیزیں انسان کے دل و دماغ کو ہلکا رکھتی ہے جبک شہروں میں درخت کم ہونے کی وجہ سے ذہنی دباؤ زیادہ نظر آتا ہے
اگر ہم آج درخت نہ لگائے تو مستقبل میں ہم ایک کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
اگر ہم اگر ہم نے آج اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہ لیا تو آنے والی وقت میں پانی کی شدید کمی شدید گرمی غیر متوقع موسمی تبدیلیاں اور بیماریاں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ درکت قدرتی نظام کو متوازن رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اور ان کے بغیر زندگی مشکل ہو جاتی ہے
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک فرد کے کرنے سے کیا بدلے گا مگر اب مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچ ہی اصل مسئلہ ہے
آپ نے بالکل درست بات سمجھی یہی سوچ انسان کو عمل سے روکتی ہے الاکے کی تاریخ گواہ ہے کے بڑے انقلاب ہمیشہ چھوٹے قدموں سے ہی شروع ہوتی ہیں اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ وہ اکیلا بھی ذمہ دار ہے تو دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے
کیا پیڑ پودے ہمیں اخلاقی سبق بھی دیتے ہیں
ضرور درخت ہمیں اس سے ہاں ہمیں ہے لو درخت ہمیں بے لوس ہونا سکھاتے ہیں وہ خود دھوپ بارش اور آندھی برداشت کرتے ہیں مگر بدلے میں ہمیں پھل سایا اور ٹھنڈی ہوا دیتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان میں سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے وہ اور یہی سبق انسان کے لیے سب سے قیمتی ہے
بالکل اب سے میں کوشش کروں گی کہ میں نےس صرف خود پودے لگاؤں کی بلکہ دوسروں کو بھی اس کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کروں گی تاکہ ہمارا ماحول بھی بہتر ہو اور ہماری سوچ بھی
جی بالکل آپ کہاں
لاسٹ
ہاں مجھے یہ آپ پر فخر ہے ایسے ہی شور اور عمل سے ایک شعور اور عمل سے ایک دن ہماری زمین پھر سے سرسب سکو پر سکون رہنے کی قابل بن جانے گی
چلیے میں آپ سے چائے پی کے بات کرتی ہوں
انشاء اللہ اللہ حافظ